ہیلو
السلام علیکم
جی وعلیکم السلام جی کیسی ہیں آپ سب خیریت
بس بس سب خیریت میں اچھی ہوں اور آپ بتائیے
جی الحمد جی الحمد للہ ٹھیک ہیں کیا کر رہی ہیں آپ ناشتہ بنا رہی ہیں کیا
ہاں بس سونچ رہے ہیں تھوڑا کچھ بنا لیتے ہیں نا ا بچے لوگوں کے لیے بچوں کو تو بس کہہ ہی نہیں سکتے ان کو تو ایسی ایسی چیزیں چاہیے ضد کر رہے ہوتے ہیں
جی جی وہ سب جگہ یہی حال ہے بچوں کا جی بریانی بناتی ہیں آپ
بریانی میں نے نا دراصل میں کبھی بنائی نہیں ہے نارمل تو میں بنا لیتی ہوں ویسے میں نے نہیں بنائی
اچھا اچھا ہم تو بناتے سمے خوب دیکھ رہے ریسیپی ٹی وی پہ چالو کر لیتے ویسے بناتے ہیں ہماری جوائنٹ فیملی ہے اور نان ویج زیادہ بنتا ہے ہمارے یہاں
اوکے ہاں وہ تو نارمل ہے ہمارے یہاں پہ
جی جی تو وہی بریانی کہیں حیدرآبادی بریانی کہیں اخنی والی سمپل والی لیکن بریانی میں ٹائم بہت لگتا ہے
ب میں نے نا کھائی ہے میری امی بڑا سوادس بڑی ذائقی والی بناتی ہیں بنانے میں تھوڑا نا سمے زیادہ لگتا ہے
جی ہاں بریانی میں جی بریانی میں سمے زیادہ لگتا ہے اور ٹھڈ آپ بنا کے رکھیے اور ٹھنڈ بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے
ہاں کیونکہ اس میں نا اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کریں گے تو صحیح ہے ورنہ ایسی نہیں مطلب آپ بنا سکتے ہیں تو ہاں تو
چاول مطلب پسا کے بھی بناتے ہیں ایک سمپل والی ا سسی بناتے ہیں تو چاول ہاں
آپ نہ مجھے ریسیپی بتاؤ میں کوشش کروں گی حالانکہ تو میں نے دیکھو یوٹیوب سے بھی تھوڑا سا دیکھا ہے لیکن وہی ہے نا یو ٹیوب پہ جیسا ہم دیکھتے ہیں وہ سیم نہیں ہم کر پاتے ہیں پھر میرا خراب ہو جاتا ہے پھر مجھے بس سننے کو مل تا ہے مجھے لگتا نہیں پھر میں تھوڑا سا پھر بچتی ہوں
جی جی ہاں اب یہ بھی لگتا ہے نا اب اتنا سامان
دیکھوٹ ہوتا ہے اس لیے پھر کوئی کھائے نہیں تو پھر پھر تھوڑا سا پھر وہ بھی لگتا ہے ایک اچھا نہیں لگتا مجھے میں نے کہ د میں نہیں بنا پا رہی ہوں اور خراب بھی ہو رہا ہے
جی صحیح بولے ہم تو جی چکن کو پہلے مطلب پہلے چکن کو دھویا پھر جو ہے اس کو کو میرینیٹ کرنے کے لئے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا نیمبو ڈالا اس میں میں دہی ڈال دی ہے
ہاں
اس کے بعد پھر پیاز پیاز کو کاٹی چاول کو کلا دیے نا دو گھنٹے مطلب چاول کو فلا دیتے ہیں پانی میں تاکہ وہ مطلب ملائم بنے چاول کو کلا دیا ہم نے اس کے بعد پھر چکن کو میرینیٹ کیا میرینیٹ دو گھنٹے مطلب چھوڑ دیا چکن کو اس کے بعد پھر اس کو پورا مطلب فرائی کرنا ہے پورا
جی جی
فرائی کیا اس کے بعد پھر پیاز ایک ایک بھگوان نے پیاز چڑھا دی پیاز چڑھانے کے بعد جب پیاز ایک دم ہلکی بھور کلر کی ہو گئی تو نکال لیا اس کو
ہوں
ہاں نکال لیا اس کے بعد پھر وہ جب چکن اس میں چکن یہی میرینیٹ والے میں وہ بھی ڈال دیں گے ہم پیاز کا پہ رشہ بھی ڈال دیں گے نکال کے اس کے بعد پھر چاول کو آپ یہ الگ سے چاول میں پانی مطلب ڈال لیجیے جی جی چاول الگ کرنا ہے اور وہ اس کا پورا مس سالا آپ کو تیار کرنا چکن کی گریوی میں
جی جی
ہاں تو اس کا پیاز بھی اسی میں ڈال دیے اور پھر اس میں الگ سے اس میں تیل لے کے بگونے میں پھر آپ چکن کے لیے پورے کھڑے مسالے ڈال دیجیے پیے مسالے ڈال دیجے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیجیے اس میں اس کے بعد پھر چکن آپ ڈال دیجیے جب چکن آپ کا پک جائے تو آپ اس میں کیا بولتے ہیں اس کو ڈھک کے دھیمی آس میں اس کو ہونے دیجے پھر آپ ادھر پانی بگوانے میں چڑھا لیجیے زیادہ پانی پانی زیادہ رہتا ہے اس میں جیسے آپ کو دو کلو کی یا ایک کلو کی بنانا ہے تو پانی اس سے ڈبل ڈالیں گے مطلب چاول میں جی جی اچھا پکنے کے لیے تاکہ اس کا جو وہ ہوتا ہے نا ماڑ ہوتا ہے نا وہ پورا نکل جائے چاول ایک دم مطلب بکھرے ہوئے بنے
جی جی
ہاں تو جو ہے کچھ اور اس چاول پانی میں آپ کو سا سارے کھڑے مسالے ڈالنا ہے
جی
سارے کڑے مسالے آپ ڈال دیجیے اس کے بعد پھر اس میں نمک ڈال دیجیے نمک تھوڑا زیادہ ڈال تا چاول میں نمک ڈال دیجے پھر اس کے بعد جب وہ کھول جائے تو ایک کانی رہ جائے مطلب مطلب پورا نہیں پکانا ہے اس کو جب تھوڑا سا بچے تو اس کو چاول کو آپ مطلب وہ کر لیجیے پانی اس کا نکال دیجیے کسی چیز میں وہ ڈل کے پانی اس کو ہٹا دیجیے پورا ڈرین کر دیجے تو اس کے بعد پھر یہ آپ کا جو ہے یہ مسالہ آپ کا چکن والا مسالہ آپ کا تیار رہے گا اوپر سے پسا مسالہ ڈال دیجیے چکن مسالہ ڈال دیجیے دیکھیے جتنا سامان ڈالیں گے نا
ہاں اتنا ہی جذائقہ آئے گا یہ تو ہے دیکھو آپ کسی بھی چیز میں کتنا مسالا ایڈ کر رہے ہیں اس میں اتنا ہی ٹیسٹی
جی جی بریانی میںں تھوڑا سا مسالہ زیادہ ہی رہتا ہے جیسے کہ مطلب بہت زیادہ اگر آپ کم مسالہ ڈالیں گی تو بالکل سفید سفید چاول جی ہاں وہ ابلے ابلے جیسے وہ کھانے میں بھی جائق مطلب ذائقے دار نہیں رہے گا اس کے بعد پھر اس کو اس کو وہ کر لیا پھر یہ آپ اس کو چاول وہ ہٹا لی اس میں سے پانی سے وہ آپ ہٹا دیجیے اس کے بعد پھر آپ وہی بگونے میں وہی پانی والا جو آپ کو خالی ہو اسی بھگونے میں آپ تیل تیل اور وہ کیا بولتے دودھ تھوڑا سا نیچے آپ اس میں نیچے لگا لیجیے اس کی تلی پہ
جی جی جی
اور اس کے بعد پھر آپ چاول ڈالیے پھر وہ چکن آپ کا جو کمپلیٹ رکھ رکھا ہے اس کو ڈالیے پھر اس میں پرت لگائیے اور تھوڑی سی وہی پیاز جو تلی ہوئی پیاز ہے آ پکی اس کو آپ رکھ لیجیے سجانے کےلیے اس میں دھنیا پتی اور یہ کیا بولتے
ماڈال بالکل بالکل وہ تو بڑا ہی کھانے میں تو ہم نے کھایا ہے وہ بڑا ہی ٹیسٹی مطلب بہت ذائقے دار ہوتا ہے لیکن بنانے سے تھوڑا سا وہ کر جاتا
ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے بریانی میں ہم کو تو کوئی بول دیتا ہے نا بریانی تو ہم تھوڑا سا آلس کا جاتے ہیں بریانی
ہاں بریانی کا مطلب یہی ہے دیک کہ اس کو فھر پریپریشن کے ساتھ
جی جی جی تو اس کو ٹائم دیجیے نا آ بالکل من سے بنائیے اپ دل لگا کے بنائیے
بالکل بھی وہ نہیں ہے کہ آپ اس میں لپڑ دپڑ کر رہے ہیں
جی جی
ہو گیا کہ آپ نے پلاب بنا کے رکھ لیا مجھے ب سب یہ تو پولاو ہے میں نے
جی جی ہاں اور پھر پتا ہے اس اس میں سامان بھی اتنا زیادہ لگتا ہے آپ دیکے ٹائم بھی اتنا زیادہ لگ گا پھر ٹیسٹ نہیں آئےگا تو آپ کو خود بلا گا کہ ہاں فالتو اتنا اپنا ٹائم برباد اور پسند بھی نہیں آیا سب کو ہاں اس میں پھر آپ پرت لگائیے اس کے اوپر سجائیے اس کو وہ کیا بولتے ہیں نیمبو کی سلائس کاٹ کے ڈال دیجیے
ہاں ہاں
ہایہ سب آپ پرات دو تین پرات لا لگا لیجیے جس حساب سے کوانٹٹی دی اس حساب سے آپ کو پرات لگ جائے گی وہ پرت لگا کے آپ اس کو دم میں کر دیجیے اوپر سے سجا دیجیے ہو گیا آپ کی بریانی تیار ہوگی
بالکل بالکل تو امی بناتی ہے بڑا لیئر وائی لیئر کر کے میں نے کہا امی تم تو بالکل شیف ہو رہی
جو مطلب پھ پہلے کی جو مطلب رڈیز ہم لوگ سے مطلب سینئر والی ممی لوگ تو ان لوگ کے ہاتھ کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا رہتا ہے میری ممی میری ممی تو اتنا اچھا کھا بنی اتنا اچھا کھا بنتی ہے
ہاں جی ہاں جی اور ہماری امی تو اس بناتی ہیں چولہا ہوتا ہے مٹی والا اس اور وہ ہانڈی ہوتی ہے تو اس کو نا من کرتا کسی سزاتیاں لے
جی اور تانبے تانبے کے اس میں برتن میں بہت اچھا بنتا ہے بریانی
بک ہم تو یہی کہ ا تو ہم لوگ سوٹ پہ کڑھائی نہ کرے جتنا تم اس میں کڑائی کر دی اتنا
یو پی میں تو یہی سب یہی زیادہ چلتا ہے
اچھا یہ تو ہے ہمارے اممی کہہ رہے ہماری جو نانی تھی وہ بڑا اور بھی ذائقے دار بناتی تھی میں نے کہا یہ تو بہت سارا میں نے کہ ہمارے بچے ہم جتنا ہم بنا لیتے ہیں وہ اتنا بھی نہیں کر پائیں گے
ہاں وہ اپنے ہی اپنے لیے بنا لیے یہی بہت ہے
ہاں تو میں نے کہ دیکھو یہ تو ہے پہلے کی جو ہماری مائیں ہیں اور جو ہماری مطلب وہ تھی کھانا بڑا ذائقے دار ہوتا تھا ان کا یا تو ان کے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا ہی وہ کمال ہوتا تھا
جی جی اور سب میں بنا لی تھی نا چولہے میں ہاں گیس وغیرہ تو آپ بناائی اے پچیس سال تیس
گیس جے تو اب آئیے ہم لوگوں نے ہے نا پیچھے پیچھے آ کے ہونے لگا ہے لیکن ایک چیز ماننی پڑے گی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ا قورمہ کڑھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چولہے پہ ہی راس آتی
جی جی جی اور اس میں اس میں ٹائم بھی مطلب زیادہ نہیں لگتا ہے اور بڑا سکون سے اس میں کھانا بن جاتا ہے چولہے وغیرہ میں
ہم لوگ بنا لے لیکن وہ والا بات نہیں رہتی
جی صحیح بول رہے ہیں ابھی ابھی بھی دیکھیے زیادہ کھانا بنانا رہتا ہے تو چولہے میں ہی بنا پاتا ہے انسان
ہاں وہی ہم سوچتے ہیں چلو چولہا لگائیں گے گیس پہ نہیں ہو پائے گا ہم نے
بھٹی اٹی جو رکھے رہتے ہیں نا بہت لوگ جیس ہم لوگ یہاں بھی ہم لوگ جیے بڑی فیملی ہے تو بٹی وغیرہ میں لیکن اس میں کھانا نا جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور چولہے میں کیا رہتی ہے آنچ رہتی ہے انگاروں کی تو خا
ہاں تو وہ اندر تک پکتا ہے اندر تک اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اندر تک جاتا ہے اور دیکھو گیس ہے آپ کتتا بھی کر لو وہ والی بات نہیں رہتی گیس تو صرف آپ بنا کے دے رہی ہے جائقا والی چیز ہے متر کو ابھی آپ اتنے بڑے بڑے کیفے ہیں ہوٹل ہیں ہے نا سب میں وہ لوگ کھانا ابھی بھی مطلب بھٹی اور وہ چولہے جو آ رکھے ہیں انہیں پہ یوز کرتے ہیں
جی جی صحیح بولے ابھی بھی دیکھیے نا روٹی وغیرہ جیت آپ تندور کی روٹی میں ٹیسٹ رہتا ہے وہ اس میں توے کی روٹی میں کہاں رہتا ہے
دیکھ ماشاء اللہ تندور کی روٹی آپ کھاؤ ایک الگ ہی مطلب آپ دو کھا رہے ہو نا تو آپ تین کھا لو گے اس کا اتنا ٹیٹ اور ذائقہ ہوتا ہے اورگھر والے
ہلو ہیلو
چلو ٹن را ہے کھانا ہو رہا ہے لیکن اس میں ہم لوگوں کو نقصان ہی ہے
ہوں ہم صحیح بولی تو آج کل بیماریوں کا گھر ہے یہ سب نا
توی وغیرہ جو ہوتے تھے وہ مٹی کے ہوتے تھے
جی مٹی کے تانبے کے اب یہ سلور اور
ان سے کوئی بیماریاں بھی نہیں ہوتی تھیں اب ہمارے اسٹیل کے ہیں اور پتہ نہیں کس کس اس کے دے رکھے ہیں تو ہم ان سے بنا رہے ہی ماریا آ رہی ہیں
اور یہ پلاسٹک جو چلا ہے
یہی تو اسی چیز سے آپ دیکھو لوگ باز گھروں میں آدھے سے زیادہ لوگ پلاسٹک یوز کرتے ہیں
جی جی ہاں پلاسٹک تو اب ہھائی ہے وہ اب لیکن اب کم سے کم ہاں ہاں صحیح ہے
چلیے تو پھر بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمین